ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
آپ ٹھیک ہو
ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں ہاں میں بارک ہیجن میں نہیںی
اچھا آپ مجھ مجھ سے بات کرسکتے ہو ا بھیھی
ہاں کر سکتی ہو ضروری
آپ کو میری وجہ سے کوئی پرابلم مت ہوگی
نہیں نہیں نہیں کوئی نہیں ہوگی ت کر سکتے ہو
ت
گئی تھی
وہاں پہ کیا کرنے گئی ہوں
بس گھومنے گئی ہوں
اچھا وہاں پہ گھومنے جاتے ہیں
ہاں ہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اں تم کبھی آئے نہیں ہو
مجھے کہاں پتا ہے ہجن کہاں پہ ہے
کبھی میرے ساتھ آنا
اپلی لو لے ل سکتے ہو مجھے
ہاں وہ کون سی بڑی بات ہے
اچھی بات ہے اور سنا
بس سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے
سب کچھ ٹھیک ہے
ہاں سب کچھ
اچھا آپ کی شادی تھی نا گھر میں کسی کی
ہاں ہاں ماموں کی
کیا آپ نے کمپلیٹ اچھی بات ہے کس کی شادی تھی
معمو کی جی
مامو کی
ہاں
اچھا کہاں پہ ہو گئی اس کی شادی
ہاں
کہاں پہ ہو گئی اس کی شادی
د بھاگ میں ہے
اچھا کیسی ہیں آپ کی بھاابھی
بہت اچھی ہے
اس کا کیا نام ہے
ہیناا
ہے نا
ہےلاا
ہی نا
ہاں ہاں
بہت نام تو بہت بڑھیا ہیں
ہاں
اچھا اس اس نے کچھ پڑھا ہے اس کی جو آپ کی بھابھی ہے
ہاں ہاں
اچھا آپ کا ماموں کیا کر رہا ہے
میرا نام وہ ڈاکٹر ہے
دکٹ نہیں ہے وہ اچھا آپ کتنے دنوں رہے وہاں پہ نانی حال جباب کی شادی تھی
دس دن دس دن ہاں
آپ نے تو پھر بہت مزہ کیا ہوگا
ہاں
آپ نے تو پھر بہت انجوائمنٹ کی ہوگی
ہاں
اچھی بات ہے انجوائمنٹ کرنا چاہیے
ہاں یہ تو ضروری ہے
ہاں اور سنا
بس سب ٹھیک ہے
اچھا آپ جاتی ہو وہاں اسکول
ہاں جات
کس کلاس میں آپ پڑھتے توں نائنت میں آپ کیا وہاں پ کب گرمچ گرمیچ کیا ہو گی
ہاں
کب ہوگی
ا کل
کل ہو گئی وہاں پہ گرمی ہے ت السلام علیکم محترم
ہاں
اچھا ٹھیک ہے اور سنا
بس ٹھیک ہے
اچھا وہاں پہ جاتی ہو کبھی
ہاں
ہاں ممبئی ممبئی
جھاتتی ہوں
سچ میں
ہاں
وہاں پہ تو آج بہت گرمی ہوگی ج
ہاں بہت گرمی ہے
ہاں آپ کا وہ فرینڈ ہے نا وہاں پہ
کہاں کون
وہ وہ ہے نا امینا
ہاں ہاں ای ن
وہ آپ فرینڈ اس کے ساتھ میری کل بات ہوئی
اس نے کیا بولا
ارے اس نے بہت باری باتیں بولی اس نے بولا کہ یار ہماری وہ اور جو اس کی چاچی تھی نا
ہاں ہاں
وہ بیمار گئی تھی اس ہم لوگوں نے بہت مصیبت اٹھایا تھا
ہاں
پھر میں بھی بہت افسوس مجھے بھی بہت مایوسی میں دیکھی اس کے چہرے پہ میں بھی بہت مایوس ہو گیا بہت پریشان ہے بولا کہ ہمیں کچھ ہم ہمارے فیملی ختم ہو گئی ہے ہم نے کچھ کھایا وایا نہیں
ہاں اس نے مجھے بھی بولا تھا میں نے اس کو بولا تھا آ جا میے گھر اس نے م نہیں مانا تھا
میں نے بولا تھا اس کو یار فضا نے ہمارے ساتھ پچھلی بار بات کی لیکن وہ بول رہے ہیں ہمارے گھر میں حالات بہت خراب ہے میں کیا کیسے آ سکتی ہوں
ہاں
آپ کرتی ہو فون اس کو
ہاں ہاں شیام کو ہر دن کرتی ہوں
ہاں اس نے مجھے رونا ہے اس کے سامنے جب اس نے میرے ساتھ بات کی مجھے پھر برا بہت برا لگا آپ کو بھی اس کو مجھے میں نے پھر اس کو بولا آپ کو کچھ پیسے مت چاہیے
میں بھی تو ہر دن بولتے پیسے اگر چاہیے تو مجھے میں آپ کی بہن جیسی ہوں
میں نے بھی بولا نا اگر آپ کو کچھ پیسے چاہے میں دے سکتا ہوں ٹینشن م اس نے بولا پیسے کی بات نہیں ہے لیکن پہلے انسان ملنا چاہیے پھر میرے بلا سچ بہت روئی اس نے بہت رویا
ہاں میرے سامنے بھی یہ رہیا تھا کل
ہاں اب اللہ تعالی ہر کو کسی کو آسانی دے
ہاں ہاں
اور سنا ہاں سب ٹھیک ہے اچھا وہ جو آپ کو فرینڈ ہے تھا نا
ہ
ا وہ وہ اس کا نام تھا سجادہ
ہاں ہاں ہاں ہاں
کل مجھے میرے ساتھی تھا وہ مجھے ملا کل
اس نے کیا
ا سے وہ نے بولا میں فیل ہو گیا تھا وہ ایگزام میں فیل ہو گیا ہاں بھی
ہاں
مجھے لگ رہا تھا آپ
نہیں مجھے نہیں پتا ا تھا
پھر اس کو میں نے بولا میں آ سکتا ہوں آپ کے ساتھ اسکول میں آپ ل استاد ٹیچرس کے ساتھ بات کر سکتاوں لیکن اس نے نہیں مانا اس نے بولا وہ مجھے ڈراتے ہیں دمکی دے رہے ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے اب وہ چاہتا ہےجھے سر پ ٹ اگر واپ د گی تو میں کسی اور اسکول میں جاؤں گا تو لیکن جو وہاں پہ کاپسر ہے اس نے بولا اس کو میں سرٹیفکٹ بھی نہیں دے سکتا بتاؤں
ہاں ہاں
مجھے لگا آپ کوپ
ہاں نہیں نہیں مجھے نہیں پتا پکی میں نے آپ کیس زبان سے سنا نہیں نہیں میں نے آپ کسمان سے سنا
ہاں اس کے آپ کو اس کے ساتھ بات نہیں ہوتی ہے
نہیں اچھا خیر چھوڑو آپ کی آپ کے گھر میں سبزی
سب ٹھیک ہے
میں نے وہ نہیں بولا میں نے بولا آپ کے گھر میں کون سی سبزی تھی
ہمارے گھر میں آج ساگ تھا ٹمیٹو تھا بہت ساری سبزیاں تھیں
بہت اچھا
اور سنا
بس سب ٹھیک ہے تم سب ٹھیک ہو
ہاں ہم سب بڑھیا ہیں سب ٹھیک ہیں
ماں باپ ٹھیک ہے
ہاں ماں باپ بھی ٹھیک ہے تھوڑا ممی کو کل چکر آ آ رہے تھے
اب وہ ٹھیک ہو گئی ہیں اب میں نے پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا
پاپا تھے نا آپ کو پتا ہے نا میرے پاپا کو تھوڑا لگی تھی نا پیر کو آ
ٹیسٹ بھی وہاں پہ کیا ہے اس نے ڈائبٹی ٹیسٹ کی اور الحمدللہ اس کا اچھا ٹیسٹ ایا نارمل ٹیسٹ ایا
اب دعا کیا کرو اس کے لیے ہم بھی بہت پریشان ہیں
کوئی بات نہیں آج کل کے لوگ نا بڑے بیمار ہوتے ہیں بہت سارے بیمار ہوتے ہیں میں بھی بیمار تھی نا آج میں کالج گئی ہی نہیں تھی
اصل میں ہم اللہ سے دور ہو گیا اسی لیے ہم بار بار بیمار جاتے
صحی بات ہے نا ہلو
میں نے بولا اصل میں آج ہم اللہ سے دور ہو گئے اس لیے ہم بی ہوتے ہیں بار بار صحیح بات بو رہلی نا میں نے
ہ
ہ اور سنا کیا چل رہا ہے
سب اللہ کا شکر
اللہ کا شکر ہونا چاہیے ہمیشہ اور سنا کیا چلا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ
ہاں ہاں بولو
وہ تھا نا آپ کا وہ زمین وہ کب خریدا آپ سب لوگ نہیں
ہم نے ہم نے تو کل نہیں نی پرسو
پرسوں خریدا ا میں نے دیکھا وہ بہت ہی بڑھیا زمین ہے بہت ہی اچھا زمین وہ سکر کے کی طرح ہے اس میں اچھا وہ فصل نکلے گا وہ آپ لوگوں کا قسمت تھا وہ آپ نے خریدا لیکن تھوڑا اچھا ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے ج اور وہاں پہ روڈ بھی ہے نا
ہاں ہاں
بڑھیا ہے بڑھیا ہے مجھے بہت پسند آیا وہ
کوئی نہیں
اور سنا
بس ٹھیک سب ہے
اور آپ کے ممی پاپا کیسے ہیں
بس ٹھیک
اچھادادی کیسے ہیں
بس ٹھیک ہے اللہ کا شکر
اچھا جو آپ کے نانی حال میں دادو اور دادی ہیں وہ کیسے ہیں
بس سب ٹھیک ہے فٹ ہے
شا ج تھی
وہ تو ٹھیک ہے سب
اچھا آپ جا رہے ہیں وہاں پہ ن جان
ہاں ہاں میں جاتتی ہوں
کب گئی تھی
کل نہیں پر سوکھ گئی تھی
ہاں نانی حال آپ کو جانا چاہیے تاکہ وہ لوگ بھی آپ کو دعا دے
ہاں
آپ کا نام ہے میں تھوڑا جانتا ہوں آپ کا نانی حال وہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں اچھے اچھے سے پیش آتے ہیں اچھے سے بات کر
ہاں
مجھے وہ جو آپ کا ماموں ہے نا اس کو میں تھوڑا جانتا ہوں وہ ہمیشہ اچھی طرح سے بات کر اچھی طرح سے پیش آتا ایسا بہت ہی اچھا ریسپیکٹ دیتا ہے
ہاں
اور سنا
بس ٹھیک آپ نے یہ تو نہیں بولا میں تمہار کوئی بھائی ہے
ہاں
اسس کا نام کیا
وہ چھوٹا ہے السلام علیکم محترم بھائی
ہاں بڑی اچھا
ہاں مور تو ز ہے مشکان
ہاں بڑا اچھا نام ہے
ہاں اچھا مجھے بھی پسند ہے بہت ہی اچھا نام ہے وہ بہت ہی اچھا لڑکا ہے نا وہ ابھی اسکول ہی جا رہا ہے لیکن تھوڑا کبھی کھیل نہیں جا رہا ہے
ہاں ہاں
اچھا بھائے اللہ حافظ آپ مجھے کام ہے
بائے